اچھا ہوں
او
ہاں بولو ای شاپ
جیکو
ہاں اچھے سے
کیا کر رہا ہو
بس بیٹھا ہوں
وہ گیا تھا کل لال چوک
ہاں پھر کیا کیا
میں وہاں پر گ میںے اس کو کیا بولتے ہیں لڑکی کو میں نے دیکھا
ہاں سر کیا کیا ہے
میں نے کچھ نہیں کیا تو سننا یار تو ب کر تو نے کیا کیا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے اس لڑکی کو دیکھا وہ چھلاگ مارنے والی تھی لال چوک جو برج ہے نا وہ
نہیں میں نے نہیں بوچا ہے
ہاں پھر
میں نے خ اس والے کو بلایا اس کو میں نے بولا یہ چھلانگ مارے گی اس سے
ہاں پھر
نہیں باری
ہاں سر کی کیا ہے
پندرہ مجھے بند رکھا جی ار میں کیا بولوں گا تجھے
ہاں پھر
سر کچھ نہیں آج نا نا یہاں پ آج سے نا فائنل
مجھے نا سر میں درد ہے تھوڑا
س دوائی کھانی تھی
بولو بولو
بہت کیا نا تم نے بہت کال کی اسی نے سر بتا ر گ
اصل میں نا اسس چ ن دو بہت
ہاں یہ مجھے بولو آپ کے ا سی چولو نہیں کرتے ہو
نہ نہ ہم کو فین ہے چھوٹا سا
آپ کو ہے اے سی
ای سیس پین کت ہے کیا
ہاں
ب رہا نہیں میں کمرے میں ہوں باھ روم میں کیا ہوا
آپ شاید ٹی کر رہے ہو
مجھے لگتا ہے
یہ فضول بات ہے مت کرو
یہ نہیں فضول بات ہے
تم بولو نا مجھے کیا آج تھٹی میں فائنل ٹھیک ہے
آاں
تو آج تھا ٹی آر سی میں فائنل فٹ بال فٹ بال میچ
ہاں پھر کیا کیا ہیں فٹ بال میں
اچھا توئی لگ پلیر اب اس کو کیا دانشاروق دانشاروق
ہاں ہاں
وہ کترا اینڈ کے بیس منٹ میں اس نے مرا گول اس نے مرا گول ہو گیا اسکور ون ون
ہاں پھر
سب کچھ وہ کیا اسکور ون ون
ٹی آر سی میں کدھر ٹی آر سی میں کدھر وہ کرکٹ گراؤڈ میں نہیں اس میں فٹ بال گراؤنڈ
کشمیر لیگ کشمیر لیگ کا نا فائنل تھا
ہاں پھر کیا کیا
پھر پلنٹیز آبھی
ہاں پھر
وہاں نا چھوٹی والی بڑی والی میں پھر وہاں پر اس نے بارامولہ نے سری نگر ہارا
ہاں پھر کیا کیا
پھر لڑائی ہوئی باہر ا تم مت پوچھو کیا لڑائی ہو سرینگر والوں اور بارامولہ والوں کو
پھر کس نے جیتی لڑائی
لڑائی کسی نے نہیں جیتی لڑکا ایک آیا سرینگر والوں میں سے اس نے اسکوٹی چڑھائی اس نے اسکوٹی چڑھائی لڑکے ایک کے اوپر ٹانگ پہ بہت خراب ہوا وہاں پر کیا بولوں میں آپ کو
بولو نا کیا بولنا ھے
پھر کیا بولوں میں آپ کو اب یار کیا بولو وہاں پر ایسی لڑائی ہوئی پھر یہ آیا ڈھی ایس پی
ہاں پھر پھر کیا کیا ڈی ایس پی نے سلوٹ آپ کو
مجھے کیا کیا تھا اس اسکوپ میں مجھے تھی نا ماسک لگا کے
اچھا اپ کچھ مسی کو
ہاں مجھےاش بتا تھا پہچا وہ کیا وہ بھائی وہ کیسے پہچان تھا ماسک لگاتی تھی اور مجھے ٹوپی لگاتی تھی
ابرار نے پتا ہے کتنا جیتا ہے اس میں پتہ ہے
کتنا کتنا
ساڑھے چار ہزار
تمہیں کس نے بولا
الیاس نے کھٹا نے سات ہزار جیتے
سو تھتا کٹا ن کوصل میں آئی لے آس
تمہاری قسم
الیاس نے کتنا جیتا ہے خود
الیاس نے جیتا ہے خود ایٹین تھاؤزینڈ
بھائ یہ جھوٹ بول رہے ہیں
جونا میں بھی کرتا ہوں وہ دوسری جس میں نا ٹاسک کرنا ہوتا ہے اس میں جیتے ایاس نے سات ہزار کال میں جیتے دس ہزار
ہاں وہ کٹانا بھی وہ کٹان صرف ف ل
نہ کھٹان نائی بس قالونگ کی
آلو میں صاف آ تھا
ہاں
وہ کس کیسے کرتا تھا اتنے کال مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا
وہ کرتا ہے نا یہ کرتا ہے ابرار ایک کرتا ہے الیاس ایک کرتا ہے کھٹا اور کرتا ہے ایان
ا میں بھی پھر اچھے خاصے خاصےتے ہوں گے
اییاان دو ہزار کے
ملے ہیں وہ تو ہے نا
ہاں اس کو ملے کل
کو گدرا
ہاں
مطلب جس مل
ا کو نہیں ملے فیم کو نہیں ملے بس باقی سب کو ملے
کو کو توکنا بم
تو ہم کوا ایٹین تھاؤزنڈ ایٹین ہنڈریڈ
کوئی یہ توھر مس تو
اور کیا
اچتم
مجھے ہے آٹھ سو یہ س یہ لے کے نو سو اگر پہنچ گئے اگر نہیں کالے دو خراب ہو گئے اگر پہنچ گئے ان کے بھی فھر ہو گئے نو سو اگر نہیں تو پھر ہو ت سات سو
توجھ بولا پھر اگر پسے نہیں پہنچیں گے پھر کیا کریں گ
تم کو کوہنچے گئے نا کل پیسے ایک سو ساٹھ
ابورا اگر نہیں پہنچیں گے پھر کیا کریں گے
اگر کل نہیں پہنچیں گے پھر پرسوں پہنچیں گے اگر پرسوں نہیں پہنچیں گے پرسوں پہنچ جیں گے مگر پہنچیں گے مگر پہنچیں گے
تمہیں کل کنفرم ہے تمہیں کلئیں گے پیسے
وہ کہ پتہ ہے ایاس نے بولا وہ نہیں پتا ہے مجھے کب پہنچ گئی پ سے مگر پہنچیں گے کھائیں گے نہیں مگر پہنچیں گے
ر یہی فراڈ بول رہا ہے ان کو کیسے فرمانی پر پہنچتا ہے ہٹاوٹ آ کو
کال میں نکالوں گا نا پہلے شاپ کے پیسے باہر
یہ بت بیا تو مے ب جو سات ہزار جی پ ہے نا کھٹال
ہاں
ب صاف س رکھے
سات ہزار اس نے ک اس نے فان ک ہیں اس کو
بگا
یہ متلب پہنچتے ہے ایک سو پہنچتے دھیرے دھیرے
کیا اگر ہم ایک کام کریں گے ہم بچا کے رکھیں گے ہم کھائیں گے وائیں گے نہیں کچھ
وہی میں کروں گا بچا کے رکھوں گا فون نکلؤوں گا اگر مجھے اگر مجھے بارہ تیرہ ہزار ہو جائے گے نا میں فون نکلاؤں گا
آگر ہو جائے گا بارہ تیرہ ہزار ہو جائے گا پندرہ ہزار
ہاں
دارا اگر مجھے دس ہی ہزار ہو جائیں گے نا
اگر مجھے آٹھ ہزار ہو جائیں گے نا میں رکھوں گا فون ایسے ہی فون لوں گا
آگے مے پچ سز پن جائے گا ن بائیک
کڈم
ہاں
وہی اچھا ہوگا پھر میں میں بھی سوچ رہا تھا میں کروں گا کوئی
وہ مت نا پتا ہے اویس بھائی کو ہے نا پیسے کم میں ڈالتا تھوڑا سا پینسے اویس بھائی کو اگر وہ دیتا دس ہزار میں دوں گا دس ہزار فھر لاتے ہے اچھی والی جس کو ماڈر واڈل ٹھیک ہوگا جو نہ لگتی خود کو
ہاں
تم آیی تمہ آیی تم آیا سمجھ
ہاں مجھے آیا سمجھ مگر میں بول رہا ہوں تجھے جو دس ہزار اویس بھایی سے‌ وہ خود کے لیے لائے گا اویس بھایی
نہ نہ نہ مطلب نا پانچ ہزار اس کا میرا بھائی دے گا اور پانچ ہزار خود کے ڈالے گا میں سوچ رہا تھا اگر میں دس ہزار دیتا ان کو
پھر لاتے بایک ریچارج
کال کٹ رہی ہے کال کٹ رہی ہے تھوڑیی ریچارج کب‌ ڈالا
ریچارج میں نے ابھی نہیں ڈالا میں نے یہ اس کو کیا بولتے ہیں میں نے ریچارج نہیں میں وائی فائی سے بات کر رہا ہوں
تو نے تو مجھے ڈائریکٹ کال کیا تو کیا بول رہے ہے
ڈایریکٹ کال نہیں میری جان میں نے وٹسپ کال کی
میں نے واٹسپ کول کی واٹسپ کول
اب دو منٹ ہے اس کے بعد اور کرے گا
وہ مجھے لگتا ہے کریں گے تب تک ہم جو بیٹھیں ہی ہے
میں ایک اور کروں گا اس کے بعد واپس مجھے ہے نا آج سر میں درد کل کریں گے بہت کل کریں گے پانچ چھہ اور کل ہوگا کل ہوگا نا میں دکان پہ اس لیے کل ہوگا نا تو بھی فری سکول جارہا ہے کل
ہاں کل سے ٹیوشن کب جانا ہے شام کو
کل صبح آنا ہے میرے شاپ کے پاس کل کریں گے ہم دن میں باتے
ہاں کل کرینگے ہم دن کو پورے دن ہاں
آٹھ نو ہزار جیتیں کل لگ بھگ اگر دو ہزار تک جیتیں گے کل ہو گئے دو ہزار اگر پر پرسوں بھی جیتے دو ہزار ہو گیے چار ہزار
ہم کیسے جیتے ہم دن کو کیسے جیتے گے دو ہزار
ہم دن کو کیسے جیتیں گے دو ہزار
اگر کل ہو جائے گی بیس کال ہو گئی نا دو ہزار دو نہیں رکھو پندرہ ہی ایسے مت نہ رکھ تو فون تو مت نا‌ پاگل‌ واگل ہے
نہیں میں پاگل نہیں ہوں
کم ٹائم ہے اب کم ٹائم ہے کشمیری مت کر ا تو شاں ککٹ کھیلو ککٹ
ش حلہ کیا چ کر ہاں
یہ مت یہ مت کرو یہ مت کرو کشمیری مت کرو
یہ پاگل ہو گئی ہے یار
اردو کرو اردو اردو نا پاگلی نا ات مند بوئے
نہیں یہ بڑی والی چھوٹی والی نہ چھوٹی والی چھوٹی والی
گاڑی کو بولتے چھٹی گاڑی اور سنا
پر رک